السلام جی بتائیے کیسے ہیں آپ
جی بس اللہ کا شکر ہے جو آج موسم ہے اس نے کروٹ لی ہے آج جو ہے ہمارے یہاں جو ٹیمپریچر ہے تاپمان جو اچھا ہو چکا ہے ہاں گرمی زیادہ لگ نہیں رہی ہے اب سردی اٹھ چکی ہے تو بہت اچھا موسم ہے جی
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آخری ناشتہ کی یہ
ہاں جی چائے ہم نے صبح پیتے ہیں یہاں پر ہم
جموں کشمیر میں چائے ہی لوگ پیتے ہیں وہاں صبح ناشتے میں روٹیاںیادہ نہیں کاتے سالن کسی اور چیز کے ساتھ یہاں چائے بہت مشہور ہے وہ بھی نون والی چائے ہے
جی ہاں
لیکن اس سے میں نے سنا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں جموں کشمیر کی عوام کو یہ بند کر دینا چاہیے
ہاں بیماریاں تو ہوتی ہیں کسی چیز کی وجہ سے ہاں اس چیز کی وجہ سے بھی ہوتی ہے صدیوں سے چلتی آ رہی چیز ہے اس کو ختم کرنے میں جو ہے وقت لگے گا جب تک لوگوں کے پاس صحیح تعلیم پہنچے گی ان کو یہ پتہ چلے گا کہ وقت میں واسستو میں جو ہے نا ان سے تکلیف ہو رہی ہے تو ایک وقت آئے گا جب وہ دھیرے دھیرے سمجھیں گے جی
یہ بات بھی صحیح ہے خیر اب ہم پڑھائی کی طرف چلتے ہیں آپ بتائیے آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے
پڑھائی بڑھیا چل رہی ہے گریجویشن چل رہی ہے بایلوجی میں باالوجی میں جو میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے گریجویشن شروع ہو چکی ہے اب ہمارے ایگزامز جو ہیں بہت جلد آنے والے ہیں باقی وہی ہم کر رہے ہیں جی
کوئی بات نہیں اس میں کوئی مطلب پریشانی کی بات نہیں ہے محنت سے اگر آپ پڑھیں گے کسی بھی شعبے میں چاہے آپ پڑھائی کے شعبے میں ہو چاہے آپس بزنس کے شعبے میں ہو چاہے آپ کسی اور شعبے میں ہو اگر انسان کوئی بھی کہ محنت سے سچ میں لگن سے کرے گا دل سے کرے گا تو اس میں کامیابی ملنا طے ہوتا ہے
جی جی ہاں وہ تو صحیح ہے محنت ہر ایک سے مطلب جو ہے ہر ایک شعبے کے لیے بہت ضروری ہے ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ جس میں جانا ہے وہاں پر جو ہے ہم اپنا پورا دے پائائے ہم اپنی پوری محنت کر پائیں اس میں یعنی کے لیے بس
جی یہ بات اصل میں زیادہ بڑی ہے کیونکہ بات محنت سے ہی شروع ہوتی ہے اور محنت پر ہی ختم ہوتی ہے کیونکہ انسان کو ہمیشہ کوئی چیز مشکل کوئی چیز آسان لگ سکتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اب جس بھی چیز میں آپ چاہو طرح کبھی کبھی انسان کا من بدل جاتا ہے کبھی پریشانی بدل جاتی ہے کبھی وہ ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے لیکن یہ جو سال ہوتے ہیں کچھ سال زندگی کے یوں میں کہوں کہ شاید دسویں کے بعد سے لے کر جب تک انسان کی گریجویشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی یہ سب سے اہم سال ہوتے ہیں کیونکہ انہیں میں انسان زندگی میں جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس سے آگے بڑھ کر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا انیں سالوں میں اسے اپنی زندگی کا کوئی شعبہ چننا ہوگا جو اسے سچ میں لگتا ہے کہ میرے لیے اچھا ہے یا میں اس میں اچھا کر پاؤں گا کچھ تو اس میں ات محنت لگانی پڑے گ کہ باقی ساری چیزیں بھولنی پڑ گی چاہے وہ پرسنل لائف کی چیزیں ہو یا گھر کی پریشانی ہو چاہے دل کی پریشانی ہو ماں باپ کی پریشانی ہو خود کی کوئی پریشانی ہو کھانے پینے کی پریشانی ہو کپڑوں کی پریشانی ہو یہ ساری پریشانیاں بول کیونکہ اگر انسان پریشوں پر اپنا موڈ اپنا جو ہے من رکھے گا کہ آ یہ پریشانی ہے تو ہو پائے گی کل وہ و گھر میں مطلب کانا کھا نہیں میرا تو آج میں پڑھ نہیں پاؤ گا یہسا ہوتا ہے عام انسانوں کا ذ یہی ہوتا ہے اس لیے وہ نہیں کر پڑھائی میں خود ا انہ چیزوں کا شکار خ آج کھانا اچھا نہیں ب چلوب موبائل چلا لیتے ہیں اور آج میسج ا نہیں آئی تو چلو کہ آپ نہیں پڑیں گے آج کا دن ایسے ہو جاتا ہے لیکن انہیں چیزوں کی وجہ سے انسان پیچھے رہ جاتا ہے
آپ صحی کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں جو انسان کو جس عمر میں جو کام ضروری ہے جیسے کہ بچپن میں کھیل کے ساتھ پڑھائی ضروری تھی اس عمر میں جو ہے ذمہ داری کے ساتھ پڑھائی ضروری ہے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ وقت جو ہے دوبارہ نہیں آئے گا اس وقت کی اپنی ایک جو ہے قیمت ہے کہ اس وقت سے ہی آپ کو وہ چیزیں نکالنی ہوگی جس سے آپ امر بر کے لیے کھا پائیں کین ظاہر سی بات ہے آج کل کی دنیا میں جو ہے نوکری اور پیسے کمانے کی جو عمر ہے ج اس جہاں سے شروعات ہوگی وہ یہی عمر ہے یہ بیس سے لے کر جو ہے آگے چل کے پچیس تیس سال تک کی عمر جو ہے یہیں سے آپ جو ہے زندگی میں آگے کیا کریں گے اس کا لگ بھگ پرتیشت طے ہو جاتا ہے
جی وہی میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیے بچپن میں پڑھائی کے سطر کھیل بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نہیں کھیلے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آگے جا کر کھیلیں گے کیونکہ یہ کوئی جو میں کہوں کہ پاس آن گیم نہیں چل رہا ہے آپ اپنی کسی چیز کو پاس آن کریں گے فیوچر کے لیے اپ اس عمر میں چاہے آپ سے کھیل مس ہوا وہ آپ کی غلطی ہے آ کے ماں باپ کی غلطی ہے آ کی پرورش غلطی ہے لیکن آپ اس عمر میں پڑھائی کسی اور کوئی کام نہیں ہو سکتا کیونکہ جتنا آپ زیادہ چیز میں الجھیں گے اتنا آپ نہیں کر پائیں گے میں نہیں کر پاؤ گا کیونکہ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے یہ اس وقت نہیں ملا وہ چاہے پریشانی کی وجہ سے نہیں ملا چاہے گھر کے بکواس اصولوں کی وجہ سے نہیں ملا کسی بھی چیز کی وجہ سے نہیں ملا لیکن وہ نہیں ملا اب وہ نہیں ہو سکتا اب آپ ان چیزوں کے بارے میں تب سوچ سکتے ہیں جب آپ سیٹل ہو جائیں گے تو
جی ہاں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کی اپنی قیمت ہے بچپن جو جو بیت گئی وہ سو بات گئی ہے بچپن میں کھیل نہیں پائے جوانی میں گھوم نہیں پائے تو وہ سب چھوڑنی ہے لیکن میرا خیال بس یہی ہے کہ زندگی میں ا پرانے جو گاؤ ہیں ان سے انسان کو سبق لے لینا چاہیے کیا اگر بچپن میں کھیل ضروری تھا تو جوانی میں جو ہے گھومنا ضروری ہے نئے نئے خیالات کو سمجھنا ضروری ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر ایک چیز کی ویلو ہے اگر دن میں پانچ سات گھنٹے پڑھنے کی قیمت ہے تو ایک آدھ گھنٹہ جو ہے باہر جانے کی ضرورت ہے لوگوں سے ملنے کی ضرورت ہے اپنے خیالات کو وسرجت کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں
دیکھیے میں آپ سے یہ بات کہاں چکا جہاں تک میں ریڈ کر پایا یا میں کہوں سمجھ پایا بچوں کو خود کو سارے ارد گرد جو میرے بھائی ہیں بہنیں ہیں دوست ہیں دوستنی ہیں جو بھی سارے ہیں ان سب سے میں یہ سمجتاا کہ ہم جب کوئی وقت بناتے ہیں کوئی میں کہوں کہ ایک وقت کو بانٹ دیتے ہیں میں سات گھنٹے پڑوں گا پانچ گھنٹے کھاؤں گا دو گھنٹے گھومنے جاؤ گا اس میں سے ہم جو چیز فالو کرتے ہیں وہ ہوتی گومنے والی اور کھانے والی پڑھائی والی چیز کی فالو نہیں کرتے جیے ہم نے پڑائی کے سات فالو نہیں کرتے لن میں نے گھنے کے لی دو گنے تو ہم ضرور فالو کرتے ہیں
ہ یہ بات صحی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ان سب چیزوں پر ہونا نہ چاہیے آپ کی بات صحیح ہے کہ آس پاس لوگ نہیں کر پاتے ہیں بہت سارے آپ نے لوگ دیکھے ہیں لیکن ہاں جو کر پاتا ہے وہی تو جیتتا ہے یہ تو صحیح بات ہے نا کہ جو کر پائے گا وہی جیتے د ہے جو نہیں کر پائے گا اس کو پرابلم ہوگی اسے اگر کسی چیز میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے جو ہے چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا یہ سب چیزیں سوچ نہیں ہوگی یقینا
اور بد اصل سےرف بات جیتنے ہارنے کے لیے کچھ لوگوں کے لیے پڑھائی جو ہے ایک مادھیم ہے حاصل کرنے کا علم تعلیم جانکاری لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ہے زندگی ہے سروائول ہے جیسے ہم ہمارے لیے یہ سروائبل ہے یہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمیں پتا ہے اگر کوئی راستہ ہے زندگی میں کھانے پینے کا ایون معمولی کا کپڑا پہننے کا اس کو پڑا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے نباغات ہیں نہ کوئی ماں باپ نے ایسی کوئی بزنس دے رکھا ہے کوئی فیکٹری ہے کارخانا ہے کوئی بزنس ہے دکان ہے شو روم ہے جس سے ہم پیسے کماتے ہیں ہمار س اگر کوئی راستہ ہے وہ ہے پڑھائی کرو کچھ کوئی بھی چاہے آپ بزنس میں آگے بڑھو کا پرائیویٹ میں گورمنٹ جاب یا کا من کرے وہ آپ کے من پر اور آپ کی قسمت پر مبنی ہوتا ہے کیونکہ قسمت انسان لڑ نہیں سکتا انسان کو کبھی بھی خود سے وقت سے پہلے اور اوقات سے زیادہ نہیں ملتا ہے یہوپر والے طے کر کے رکھا ہے جتنی آپ کی اوقات ہے اتنی آپ کو ملی اور مقرر وقت پر مل گ لیکن اب اس بارے میں ہمیں پت نہیں ہو تھا ہم اپنی محنت سے لگن سے آگے بڑھیں ہیں تو یہی ایک راستہ ہے مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو جو وقت پڑھائی کو دینا چاہیے اس پر بھی تھوڑا سوچنا چاہیے
جی ہاںپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو آج کل کی جو سماج ہے اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں کہ جو پڑھائی سے لے کر ہے وہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیٹری آر کھیل سوسائٹی ہے غلط سماج ہے جس نےن یہ سوچ ڈ رکھا ہے کہ صرف پڑھائی سے آگے بڑھ سکتے ہیں غریب لوگ غریبوں کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ اپنے جو ہے ٹیلنٹ ہے وہ سمجھ پاتے ہے بہت ساری چیزیں ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے جو بہت غریب تھے لیکن ان نے آپ اپنے اندر کی جو چھپت کلا تھی وہ سمجھے آج وہ ایسے جگہوں پر ہیں جہاں پر ایک عام ان انسان پڑھ کے کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے اپنی کلا سے وہ آگے بڑھے ہیں انہیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کوئی کھیل میں بہتر ہے تو اسے ضرور سمجھنا چاہیے تھا یہ ایک سوسائٹی کا نیچر بن چکا ہے کیاپ پڑھائی میں ہی آگے جاؤ کسی کے لیے پڑھائی بہتر ہو سکتی ہے میں تو کہتا ہوں ایک لگ بھگ ایک اچھی پیمانے پر لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سے جو ہیں ان کا ٹیلنٹ ویسٹ ہوا ہے کہ جب انہ نے یہ سوچا کہ پڑھائی ہو ہی بہتر ہے جی ہاں
یہ بھی آپ نے صح بات کہی لیکن میں آپ کو پھر سے اسی بات پ پرانی بات وال لے جان چاہوں میری پانی بات دھیان سے سنی نہیں شاید کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اس وقت جو میری عمر ہے میں اس عمر میں بالکل بھی یہ پت نہیں لگانے کی حالت بنی کہ کیا میں جو مجھے پڑھائی کے علاوہ کسی چوز میں اچھا کچھ مل ستا کیکہ ایک عمر ہوتی ہے بچپن میں کسی بچے کو لگا یار میں تو کرکٹ وہ اٹھا اور گیا اور پھر وہ کرکٹ میں چلا گیا اور لیکن اگر آپ بیس اکیس بائیس چوبیس سال کی عمر میں ایسا سوچیں گے کہ کہیں میں پوری ہی ایک ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں ڈاکٹر انجینئرن یہ ایک نارمل سی بات ہے پڑھائی میں ہے اپنے ڈاکٹر کے بدے جی نہیںر ایکچولی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے چارٹڈ اکاؤنٹنسی میں شوق ہے اکاؤنٹنگ میں شوق ہے تو اس میں دس فیلڈ ہے اب میں ابھی بھی ابھی بھی سوچ رہا ہوں کہ اس وقت تو میں نے انٹر نہیں ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس والے نہیں اس والے فیلڈ میں جؤں گا لیکن جب میں انٹرمیڈیٹ کر لوں گا پھر میرے پا یہ راستہ نہیں ہوگا چوز کرنے کا کیونکہ وہی اسی وقت چوز کرنا ہے اسی طرح سے ایک عمر ہوتی ہر جس کو چوز کرنے اس وقت میں بالکل نہیں کہہ سکتا شاید میں ایک کلاکار بن جاتا اور فلموں میں کام کر لیتے کیونکہ وہ ایک عمر تھی اب میں میرے پاس وقت نہیں ہے اب میں وہ اب میں وہ سب شرو نہیں کر سکتا
آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بات صحیح ہے میں اسی کے میں بچپن کے بارے میں کیا سماج کے بارے میں بات کرا چاہتا مطلب چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے صحیح ہے کہ ایک عمر کے بعد یہ ساری چیزیں ہو نہیں سکتی ہے لیکن چھوٹی عمر میں بھی لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے ماں باپ کو کو سمجھ لینا چاہیے کر کے جو سوسائٹی ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ بدلاؤ لے کر آنا چاہیے جی ہاں
بے شک آپ کی بدل گز یہ بدلاؤ ضروری ہے زندگی میں لیکن یہ بدلاؤ سمجھنے کے لیے وہ وقت ہونا چاہیے اب ہمارے جو ہے پرانے لوگ ہیں وہ نہیں سجھ پائی اب ہمیں آگے سمجھنا چاہیے چلیے